ویکم
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام عھائی اور سب خیریت
ہاں سب کہ رہے تھے
اور سنائیے
اور سناؤ کیسا ادھر گرمی ورمی
ادھر گرمی گرمی بولتے ہیں بارش ہوئی نہیں ہے گرمی چالیس پلس تاپمان ہے جس سے گرمی کے کارن بہت ساری کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگ بھی ہمارے اں بیمار پڑ رہے ہیں
جی جی بھائی جان
جی جی بھ جان میرا بھی یہی ماننا ہے
جی
جی اور سنائیے
اور سناؤ
یہی بس بڑھیا ہے جس بس سب اللہ تعالی کی میرے
اچھا می بابا ٹھیک ہے
جی بالکل سب خیریت ہیں ہاں جی
ہم کس پہ بات کریں گے
جی آپ جو چاہے آپ کسی بھی ٹاپک پر جیسے موبائل فون پا ہوا جل پردوشن س ان ساری سبھی کسی ٹاپک کو چن لیجیے جس سے ہم کچھ دیر کے لیے وارتالاپ کریں
جی میرے کو ایک شاپنگ کرنی تھی
جی بالکل شاید ایجوکیشن
جی میرے کو میری کزن کی شادی تھی
جی بالکل ہاں
میر کوو شاپنگ کرن تھی م میں آن لائن منگؤ آف لائن
جی کیا بولیے دوبارا
میں آن لائن منگاؤ یا آف لائن منگاؤ
کس چیز کا
م کپڑے لانے تھے تھوڑا
جی جی نہیں جی جی نہیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ آن لائن کی جگہ دی آدی آپ آف لائن سوئم خود محلے یا کسی دکان پر سو جا کر لے کر آئے تو وہ کافی فائدے مند رہے گا کیونکہ آن لائن چیزوں کا بھروسہ نہیں ہے کیونکہ آن لائن پروڈکٹ ایسے آتے ہیں وہ دیکھنے میں اور دکھانے میں کچھ الگ ہوتا تھ جیسے خود آف ک لے کے آئیے خود اپنی آنکھوں کو سامنے پہن کر چیک کر کے لیجے جس کی بھی گارنٹی بھی ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی بھائی جان یہ بھی میرا ماننا ہے
جی جی بہت اچھا بات کی آپ نے
جی کجن کی سبید شادی کیجیے اچھی طریقے سے سب خوشحالی بنائیے ہاں
اچھا
ہاں جی بھ جان میرا بھی تو بھ جان میرا ایک سوال تھا آپ سے جی ج آج کل آج کل کے جو بچے ہیں نبی بچے ہیں جو آج کل کے م موبائل فون میں جیسے ٹیلیگرام انسٹاگرام انیہ پلیٹ فارم جیسے پرری فائر ان سے پلیٹ فارموں کا اپیوگ کرتے ہیں جس سے ان کی پڑھائی پر ان کی چیزوں کا کافی بڑا اثر پڑ رہا ہے یدی بھی موبائل فون گھر والوں پہ پڑھائی کے بہانے مانگ لیتے ہیں پھر ان کا صحی استعمال نہ کر کے درپیوگ کرتے ہیں جس سے ان کے بوشیہ میں خطرہ ثابت ہو سکتا ہے بھائی جان
جی جی بھائی جان جی بھائی جان آج کل تو جب بچے ہیں نا
گی
وہ خالی فون چلاتے
وہ بچے جب فون چلاتے ہیں نا وہ کھانا بھی کھاتے ہیں فون کے بغیر کھانا کنی بھی کھائے گا
جی جی بھائی جان پہلے کے زمانہ تک کہ جب ہم لوگ کا موبائل کے مارے جانے موائل تھا ہی نہیں ہم دیکتے نہیں دیکھتے موبائل کیا چیز ہے کیا نہیں ہے موبائل بارے میں کچھ نہیں ہے جو آج کل کے بچے جو کھانا بعد میں کھاتے ہیں پہلے موبائل پہلے لیتی ہیں اس چیزوں کے کہئی نہ کہ ذمہ دار ہم چ آپ لوگوں ہی کیونکہ امی نے ان کو موبائل کے بارے میں یہ سب بتایا ہے اور ان کے ہاتھ ا ہمیں نے موال تھمایا ہے تو ہمیں ساری چیزوں سے نپٹنے کے لیئے ان پر کڑی نگرانی
جی جی ک نظر رکھنی چاہے جی بھائی جان
جی ہو جان ہاں تو آپ بھی بتائیے کہ آپ ان بچوں سے موبائل سے دور رکھنے کے لیے کیا کیا اپیوگ کرنے چاہیے
جی بھ جان بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے بہت ضروری بات یہ یہ ہے کو دور رہنا چاہیے فون سے
جی جی بالکل بالکل بھیا نے ایک سوال کہ آج کل کا جو پریاورن پردوشن ہو رہا ہے جیسے گیسوں سے نکلے فیکٹریوں سے نکلا ہوا دھواں اور باہنوں سے نکلا ہوا دھواں تو ان ساری چیزوں کو نبان کرنے کے لیئے ہم لوگوں کو کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے
جی جی بہت ضروری ہے اسی سے خرابی بھی ہو رہی ہے یہ جو بیماری پھیل رہی نا
جی
اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے
جی یہی میرا ماننا ہے کہ ج گ گیسوں سے نکل رہ ہوئی فیکٹریوں سے دھواں گاڑیوں کے انجن سے نکلا ہوا دھواں ان سے پریاورن پردوشن ہو رہا ہے اور اس کا دوسرا کارن یہ بھی ہے پریاورن پردوشن کا کہ جی آج کل کے لوگ ہیں پیڑ پودوں کی ادھک سے ادک کٹائی کر رہے ہیں جس سے واو منڈل میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ماترا ادک ہو رہی ہے جس سے لوگوں کو اب ساس لینے میں بھی کافی پریشانی آ رہی ہے
جی جی جی بھائی جان
جی آپ ہمارے دیس دلی کی حالت دیکھ لیجیے وہاں لوگوں کو جینا آرام ہو گیا ہے گھر سے نکلنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے گھر بنا لوگ ماسک لگائے گھر سے باہر نہیں نکلتے تو ان ساری چیزوں کا نوان کرتے ہوئے اور ہمیں انسانی سمسیاؤں کے لیے ہم لوگوں جاگروک کرنا چاہیے یدی کولی ویکتی پیڑ کاٹتا ہے تو سے سرکار دوارا دنڈنی اپرادھ
جی جی بھائی جان ہم جیو کاٹتے ہیں نہیں پیڑ پودے کاٹتے ہیں اگر دس کے پیڑ پودے کاٹیں گے نا
جی جی
لگانے چاہیے
ہمارے دیش کی پاپولیشن ایک سو چالیس کروڑ ہے بھائی جان ایک ویک ایک بھی پودا لگائے گا تو ایک سو چالیس کا کروڑ پودے ہو جائیں گے تو ان سے تو باائیو آکسیجن میں کافی ماترا میں بڑوتری ہوئی ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوا کیونکہ ایک و کو اپنے جین میں کم سے کم پانچ دس بیس پیڑ لگانے چاہیے کیونکہ جل ہی جیون ہے اور پیڑ ہی ہمارا آکسیجن ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے لوگوں کو جاگروک کرنا چاہیے ہاں جی بھایی جان میرا بھی یہی ماننا ہے
جی جی بہت ضروری ہے جو دس پیڑ کاٹ یں گے بیس لگانے چاہیے ہم لگاتے ہیں بھی ہر مہینے ہر سال لگاتے ہیں پچی کیا سو لگاتے ہیں ہم
جی جی ہم بھی یہاں پر بہت سارے پیڑ لگاتے ہیں ہم اپنے گھر کے باہر ایک باغیچہ بھی سندر سا باغیچہ بھی لگا رکھا ہے آم کے پیڑ کا اور ہمارے گاؤں میں گاؤں شہر میں ہمارے یہاں سبھی پیڑ پودے بہت سارے پیڑ پودے لگاتے ہمارے یہاں ہریالی بہت ہے اس کی وجہ سے یہاں بارش بھی کافی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں آکسیجن کی ماترا کافی ہے اس لیے تو ہمارے گاؤں جی
اپ کون سےا پیڑ لگاتی ہو
جی ہمارے یہاں نیم کے یا ج ببول کے اور سوک کے ان سارے چیزوں کے پڑ پیڑ لگاتے ہیں پیپل کے تو ان سے کیا ہے کہ ان سے آکسیجن کی ماترا کافی بڑھوتری ہوتی ہے
جی بھائی جان
ہمارے گاؤں میں پرتیک گھر کے ایک پاس ایک باغیچہ ہوتا ہے جیسے لوگ سب اپنے گھر پرریوار کے ساتھ بیٹھ کر وہاں چائے پیتی ہے اور وہ ان کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے
جی بھائی جان
جی اور سنائیے سب خیریت
ہاں سب خیرت
جی بھائی جان سب خیرت ہی ہونا چاہیے تو میرا بھی ماننا بھائی جان آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہو
جی اب شادی کرنی ہے
جی بالکل شادی کیجیے آپ شادی کیجیے شادی کی تیاری کیجیے
بھالی جان جی
اور سب گھر پروار میں سب خوشحال ہیں
جی جی سب خوش ہے
ہاں تو جی میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل فون سے جتنا ہو سکے جتنا دور رکھیں ان کو سمجھائیں کہ م
جی بھائی جان دور ن چے موبائل سے
سکے کے دو پہلے یہاں ایک ایی چیز نہیں ہے کہ موبائل سے آانییا آنی ہوتی لابھ بھی کافی ہوتا ہوتی ہے جیسے آن لائن کورس کے لے کر پڑھنا اپنے گھر پروار کے یا دوسر دور رہنے والے سدس ویڈیو کال بات کرنا اور کہیں جا رہے ہو تو میپ کے دوارا وہاں راستہ آسان ہو جاتا ہے سمے جاننے کے لیے موبائل فون کا استعمال اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے فکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اچھائی اور برائی تو ایسا نہیں ہے کہ موبائل سے برائی برائی اچھائی بھی کافی ہیں پر لیکن ہمیںہیں برائی سے نمٹنے کے لیے کافی دھیان دینا ہوگا
جی بھائی
جی بھائی جان آپ بھی فرمائیے اس کے اوپر دو لائیں
جی جی بہت ضروری ہے یہ
ہ یہ چیز بہت ضروری ہے یہ چیز کے لیے ا اپنے بچوں کی بوش کی کامنا کرتے ہوئے ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے کافی کڑی نگرانی کرنی چاہیے کیونک بچے ہمارے دیش کے آنے والے بوشیہ ہیں جو اس دیش کو سنبھالیں گے یدی ان وہ اس موبائل فون کی وجہ سے اپنا کرئر ختم کر لیں گے تو دیس کا بوشیہ کیسے بنے گا یوا پیڑھی کیسے ابرے گی آگے ہاں جی بھائی تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ بچوں کو جتنا ہو سکے کتنا محول سے دور رہنا چاہیے اپوگ ج جتنا اس کے جتنا کمی کریں پر جتنا اپیوگ کریں وہ صحیح استعمال کریں کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے اب ہر ایک کہیں ویکتی کو دیکھ لیجیے جو انسٹاگرام پر ریل اسکرال کر
جی جی بر بہت ضروری ہے بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے آج کل جو بچے ہیں نا وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے فون کے بغیر
کبھی موبائل بچپن میں چلایا تھا نہیں لیکن آج کل آج اتنی مت لگھی ہے فون کیک بن فون ب فون پاس میں نہیں رہتا تو الگ سا
جی بھ جان
ن محسوس نہیں ہوتا ہے اس لیے ان ساری چیزوں کو نوان کرتے ہوئے ہمیں اپنی کافی کڑی ذمہ داری رہتی ہوگی اور کیونکہ ہمارے بچے ہمارے دیش کا بوشیہ ہے گھر پروار کا بوشیہ ہاں امو اببھی جان بچوں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونک انہیں اپنے بچوں کے بوشیہ کے بارے میں کافی چیزیں سوچنی ہوتی ہیں اس لیے ان موبائل جیسی چیزوں لیپ ٹاپ ٹیلی ویژن ان کمپیوٹر ان ساری چیزوں سے بچپن میں انہیں دور رکھنا چاہیے جتنا ہو سکے جتنا انہیں اسٹڈی پہ دھیان رکھ کرنا چاہیے بھائی جان ہاں جی جی جی بالکل جی بالکل بھائی جان جی بھائی جان بالکل بالکل بالکل بھائی جان بھائی السلام علیکم
س
جی جی پ